وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ خیریت سے ہو جناب کیا کر رہے ہو آپ
جی جناب آپ بتائیں آپ خیریت سے
جی اللہ کا شکر ہے دعائیں آپ کی بہترین
اچی میں تو بس ابھی لائبریری سے فری ہوا ہوں تو بس ستاا کال کر لیتا ہوں آپ کو
بہت بڑھیا بہت دن ہو گئے تب ان کو بات کرے ہوئے اللہ کا شکریہ آپ نے کال کر لیا مجھے
اور آپ بتائییں آپ کیا کر رہے ہو
بس بیٹھے ہوئے ہیں موسم کی نزاکت کو دیکھ رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے اسے دیکھ رہے ہیں وہ ہر کا ہمارا آج کل مہنگا ہوا ہے
ج جی بالکل
جی ابھی ابھی دیکھیے آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہے آج کل
جی ہر چیز پہ مہنگائی ہو گئی میرے بھائی آج ہر چیز پہ ہی کوئی سی بھی چیز لے لو آپ کھانے کی چیز لے لو کچھ بھی چیز لے لو گھر کے کچن کچن کے سامان لے لو ک ہر چیز مہنگائی ہوگی نہیںیرا بھائی آ
جی جی بے شک بے شک درست فرمایا آپ نے جی کہ دیکھو ابھی کل ہی کی بات ہے میں نے مہینے بھر پہلے سلینڈر بھریا تھا وہ نو سو تیس روپئے کا تھا
جی جی
اور ابھی کل برا کل آیا تو وہ نو سو ستاون پوائنٹ پچاس دو سو ساٹھ روپئے لے اس نے
جی جی سب
فریح ہے
تو ڈھائی روپئے آپ کو واپس بھی نہیں دیا ہ گا اس نے
وہی تو کہہا ہوں ڈھائی روپئے زیاد لے لیے اور وہ تیس روپئے منگا ہو گیا
بس وہی وہ اس کو اب اس کو سرک کو تو وہ ن ستا ہو نہیں دے گا خود رکھے گا ڈھائی روپئے اس کی جیب میں جایا گا تو وہی نا میلا اس لیے تو بڑھ رہی ہے کو کسی چیز کی بھی کال بازاری ہوتی ہے تو مہنگائی بڑھتی ہے
بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے
ابھی کچھ بھی چیز لے لو آپ اب آپ اس کی کال بازاری کریں گے تو مہنگائی آٹومیٹک بڑھے گی
بالکل بالکل آج کل جو بلیک منی کو وائٹ منی میں زیادہ کنورٹ کرنے کی کوشش چل رہی ہے
ابھی یہ گیس سلینڈر کی بات کری آپ نے تو اس کے اپر لے لو ہمارے گاؤں میں کیا کرتے کسی کے او ٹی پی لے لیتے او ٹی پی سےی سلینڈر بھروا دیتے اب کسی کو ضرورت ہوتی ہے بےچارے کو تو کیا کرتے ہیں پندرہ سو کا بیچ رہے سولہ سو کا بیچ رہے سلینڈر کو بلیک سے
بالکل بالکل بالکل آج کل معاشرے میں یہی ہو رہنا ہے
وہی نا اس لیے تو وہی مہنگائی بڑھ رہی ہے بلیک سےر بلیک سے مل رہی ہے آج کل ا لوگوں کو خریدنا بھی پڑتا ہے مجبوری ہوتی ہے مجبوری کا نام مہاتما گاندھی
بے شک بےجک بے شک یہ صحیح بات کہ آپ نے ایک اہم چیز کی کہ م ب مجبوری کا نام مہاتا گاندھی ہے مہاتما گاندھی کا مطلب مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مہاتما گاندھی ایک مہان انسان ہے ویسے تو بہت اچھے انسان ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کئی لوگ سمجتے ہیں مہاتما گاندھی کا مطلب ہوتا ہے گغریب آدمی میں جب مہاتما ماتما گاندھی ایک اچھے اور سریت سریعت میں کیا مطلب وہ ان کا جو مزاج تھا وہ ہلکا ایک نرم لہجہ تھا ان کا
ہنسا کے پجاری تھے وہ مہاتما گاندھی
پرب جی جی جی
انہوں نے ہمارے دیش کو آزادی کرانے میں بہت یوگدان رہا ان کا
بالکل بالکل بالکل پھر ایک کمبک تھ نے انہیں گولی سے اڑا دیا ناتورام گوڈ سے نام تھا کچھ ان کا
جی نات نام گور سے ہی تھا بالکل دست فرمایا آپ نے اس لیے مہنگائی کیا ہے جو کالا بجاری کرتا تو وہ لوگ اس لیے منگائی زیادہ بڑتی ہے آج کل ہر چیز پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے آپ کھانے کی چیزیں لے لو سبزی وغیرہ لے لو کچھ بھی لے لو فاسٹ فوڈ لے لو ہر چیز پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے
بالکل بالکل
ابھی
درست فرمایا آپ نے
آپ کو پتا تھا پہلے ہم میں چھوٹا تھا تو میرے گھر والے مجھے پانچ روپئے دے دیتےے پانچ روپئے میں میرا ہو جاتا تھا اب آج آج میرا خرچہ ہے پر ڈے کا پچاس سے سو روپے
بالکل بالکل تول تو دو روپے میں کام ہی کرتا ایک روپئے کی پیپسی کھائی ایک روپئے کا جل جییرا کھا ختم زندگی جنجت
وہی نا پہلے میں بھی یہی تھا جب چھوٹا تھا تو دو روپئے جو تھے مکیش کوکرے کھاتا تھا ایک ونایک خاتا تھا اجہ تو ہوتا ٹائم پر اب یہی نا آج کل تو ملب آپ کی جو جنریشن آ رہی ہے ان کو دیکھ لو آپ سو روپے تو ہی کھا جے ایک دن میں
ارے آسان نارمل ہے اور آج کل تو فون پہ وغیرہ پتا نہیں کیا یوز کرتا ہے جو ہڑپ سڑاپ پیسہ آتا ہے
جی اب یہی تو ہے نا مطلب غریب انسان کھا سے لائے گا اتنے پیسے ایک ہی ایک بچے کو سو روپئے دے گا تو تین بچے تو تین سو روپئے تو خرچے ویسے ہو گیا اس کا یہ یہیں تو ہے نا
روس میں گ
یہی توا اس لیے تو بڑھ رہی ہے نا بے روزگاری مہنگائی اس لیے تو بڑھ رہی ہے
بالکل بالکل بالکل درست فرمایا اپنے کہ مہنگائی اسی لئے بڑ رہی ہے
ج ہم کو لے لو ابھی بھی آ بھی جس دن آئے گ ہے بای تو ان کا تو خرچہ اور زیادہ مہنگا ہو جائے گا
کچھ دنوں بعد یہ محترما آئے گی ان کا خرچہ الگ پھر بچے ہوں گے دو دن بعد ان کا خرچہ الگ تو مطلب بال نہیں رہیں گے کسی روم میں اگر اسی کنڈیشن میں اگر رہے اور الحمد للہ آپ نے محنت کری اچھے سے اپنی لائف سیٹل کر لی تو الحمد للہ آپ ان کا جیون بھی مطلب اچھے سے ویتت کرو گے اور اپنا بھی اچھے سے
جی بالکل درست فرمایا آپ نے پر کیا کرے پھر مہنگائی بہت ہے نا جناب ہر چیز میں مہنگائی ہے کیا کرے انسان کیا کیا کر لے گا کتنی کنجورسی کر لے گا ہر چیز میں مہنگائی ہے
بال کنجوسی مت کرو مطلب یہ ہے کہ کوشش میں لگے رہو
یہ آج ہر چیز میں بچت کرنے کا ہے سکتا ہے انسان کھانے چیز میں تو بچے سے کر ہی نہیں سکتا کھانا تو پڑے گا اسے
جی بالکل
یہی اب کیا کرے ہر چیز مہنگائی ہو گئی ہے جب دیکھو جہاں مہنگائی کالا بازاری ہو رہی ہے
ا چیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے سرکار کو بھی سرکار نے ہر چیز میں جی ایس ٹی لگا رھی کاپی کتابوں میں جی ایس ٹی لگاے کیی پڑھنےوں کی وہ تو بچوں کی کتابیں پڑھنے کی اس سے تو بچہ آگے بڑے گا ہمارا دیس کا بھویشے ہو ہے تو اس میں ہر چیز میں مہنگائی لگاےی جی ایس ٹی لگا رہےی سرکار نے
بالکل بالکل بالکل یہ جی ایس ٹی پتا نہیں کیا ہے ایک جی جی جی پتا نہیں گبر س ٹیکس جی ایس ٹی کی فل فارم پکچروں میں دیکھا ہے میں نے باقی دوسری ہوتی ہے لیکن کچھ ایسا ہی کہ مطلب ٹیکس پتا نہیں کیا خاص بن گیا یہ ج ایسٹی
میں تو اس کے خلاف ہوں جی ایس ٹی کے خلاف کھانے کی چیزوں میں جی ایس ٹی لگا رہےھی بکس میں جی بیی ایس ٹی لگا رہیھی ہے تو چیزوں میں جی ایس ٹی کی ضرورت ہے ہی نہیں ہےا بھائی
بالکل بالکل بے شک صحیح فرمایا حضرات آپ نے کہ آج انکم ٹیکس وغیرہ نہ جی ایس ٹی وغیرہ نہیں لگا رکھی ہے کہ انسان اس جی ایس ٹی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا
جی ابھی آپ دیکھ لو جی ‌ابھی آپ لین ہوتے ہیں وہ کیا اپناب بلیک منی کو وائٹ کر لیتے ہیں وہ ایک دم ٹیس لینا چاہتے ہیں وہ
جی جی جی
سرک کو ٹیکس تو وصولنا تو غبوں غریبوں کے اوپر وصولتی ہے کبھی جی ایس لگا رہی ہے کبھی کیا لگ رہی ہے کبھی کس چیز پہ مہنگائی کر رہی ہے تو غریب کیا کرے گا
بالکل غریب کچھ نہیں دیکھتا رہے گا تاقتا رہے گا امیروں کو
یہی ہے نا غریب تو غریب ہوتا جا رہا ہے بچارا امیر امیر ہوتا جا رہا ہے وہ
بالکل بالکل بالکل یہی دیکو سرکار کو بھی مطلب تھوڑا دھیان دینا چاہیے
ابھی آپ دیکھ لو پیٹرول میں مہنگا کر دائے گیس سلینڈر مہنگا کر دیا ہر چیز مہنگی ہوگی انسان کیا کرے گا
وہی تو ہے نا پیٹ روز دیکھو جو مطلب ملس وغیرہ میں سے نکلتا ہے
جی
وہ مطلب انڈیا کو جو مطلب رو ہوتا ہے وہ صف مطلب تیس پوائن پچاس روپئے کھ اتنے کا ہوتا ہے
جی
باقی اس پہ الگ الگ ٹیکس لگا کے مطلب اتنا مہنگا کر دیتے ہیں وہ ایک سو چودہ پ پوائنٹ کوھو دیتے ہیں
جی سینٹر سرار الگ لگاتی ہے پھر اس کے بعد اسٹیٹ سرکار الگ لگاتی ہے ہر سرکار اپنا جیب بن رہی ہے غریبوں کی استتی کر رکھی ہے
ابھی یار ستتاائیس روپے کا آپ کو آ رہا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ پچاس آٹھ بھیچوا اس سے زدہ ضرت خھیں
جی اور کیا کرے ان کو بھی تو جیبیں بننی ہے اپنی سرکار کو نتا کو بھی تو جیبیں بننی ہے سب کو اپنی جگہ بنی ہے کالا بازاری بنی ہے پے تو مہنگائی بڑتی ہے ساری
چدی ہزار سچر
ب یہی ہے سرکار سے امید ہے کہ بھائی کنٹرول کرے تو اچھی بات ہے
بالکل بالکل بے شکدرست فرمایاپ نے یکنے تھ جی
اس لیے یہی ہے مہ پک ہونا چاہیے اور کالا بازاری بھی کم ہونی چاہیے جو کال بازاری کرتے ہیں انہیں س سزا ملے
بالکل بالکل بالکل
آٹومیٹک مہنگائی بھیتم ہوئی ہے کالا بازارے زیاد مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سرکار کو بھی جی ایس ٹی کم کرنی چاہیے میرے حساب سے یہ تو کھانے پینے کی چیزیں جو بکس وغیرہ ہے ان پہ تو جی ایس ٹی بالکل ہٹا دینی چاہیے اس سے کیا مہنگائی بہت بڑھ رہی ہےب کیا کرے گا بچارا
یہی نا مطلب گد گی مطلب مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ارے آ جی جی جی بالکل
کوئی پولیس والا ہے تو آپ کو پکڑ لیا اس نے تو وہ آپ ہزار روپئے کا چالان ہوتا ہے دو سو روپے میں بھر لیتا ہے تو جیب میں جاتا ہے اس کے میں پیسہ دم میں رکھ لیتا پیشہ وہ
بالکل بالکل بالکل بے شرت السور میںا آپ کہ آج کل جب
وہی آ بلیک منی چاہیے سک
بے شک بے شک ر کرما آپ نے یہ آج کل پیسہ آپ بھرا جا رہا ہے
جی سب کوجی میں بڑنی ہے اپنی
جی لوگ سجھنا نہیں چاہتے اس چیز کو
وہی نا کوئی سرکار کے خلاف پ ایکشن لے کوئی وہ کر پروٹشن کرتے ہیں تو کیا کرتے ان کو ہٹوا دیتے ہیں ان کو پولیس سے پٹواتے ہیں
گاجی کو تو بہت اچھا ہےوچھ بالکل بالکل کر ختم گ بیشک جی بہت اچھا سمجھایا آپ نے بہت ا اچھا لگا آپ سے بات کر کےے انشاء اللہ پھر بات ہوگی اللہ حف
اللہ حافظ
برابر